ج ہلو ہلو بھائی جان السلام علیکم
وعلیکم السلام بائی ٹھیک ہو بس دعاب ٹھیک ہوں
ہاں بھائی چان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک
ہاں بھائی تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا اٹھے آپ
ہاں کھا لیا کھانا کھا لیا
تو ابھی کیا کہہ رہی ہو
ہاں
ابھی کیا کہ رہے ہو آپ
بس ابھی بیٹھا تھا
اچھی بات ہے تو اور بولیے آپ کچھ تو مجھے لگتا ہے
مجھے لگتا ہے آج کسی ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں
ہاں بائی جان بہت ہی سی بھی بات کرنی چاہی میرے بھائی ہے نا
ہاں ٹھیک ہے فاسٹ فوڈ پہ بات کرتے ہیں
فاسٹ فوڈ آج کل کی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے جب بھی مطلب کہ مطلب کہ ہمیں بھوک لگتی ہے اور کھانا جلدی چاہے ہوتا ہے تو ہم مطلب کہ برگر پیزا فرائیز سینڈوچ یا فرائڈ چکن لینا پسند کرتے ہیں اس کو فاسٹ فوڈ اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائی آج کے مطلب کہ ترف مطب کہ روز روزانہ بہت زیادہ مطلب کہ بڑھ رہی ہے تو بچے جوان اور بزرگ سب اسی شوق سے کھاتے ہیں لیکن مطلب کہ ہمیں یہ بھی مطلب کہ سمجھنا چاہے کہ ہر چیز کا فائدہ اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی لیکن کیا صرف ٹیسٹ دیکھنا ہی چاہے کیا ہم نے صحت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے خالی آج کل کے بزرگ بزرگ لوگ اور ج جوان لوگ سب فاسٹڈ فڈ ہی کھات جسے کی وجہ سے ہماری صحت کو صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ خالی فاسٹ فوڈ ہی کھانا چاہیے
نہیں بھائی جان ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہے ہے نا
ہاں مجھے لگتا ہے فاسٹ فوڈ ہم میں کبھی کبھی کھانا ٹھیک ہے لیکن روز خان کھانے سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے بالکل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کہ فاسٹ فوڈ میں زیادہ تیل نمک اور چینی ہوتی ہے اس وجہ سے مو اپا ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا جو کہ آج
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھا ملائی کہ بھائی جان جو یہ فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا پہلے ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملا کہ یہ جلدی مل جاتا ہے اگر کوئی سفر میں ہو یا آفس اور اسکول میں ہو تو وہ آسانی سے فاسٹ فوڈ کھا سکتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی لوگوں کو بہت پسند آتا ہے لیکن اس لیے ہر شہر میں فاسٹ مطلب کہ بہت سےی فاسٹ فوڈ کی ہوٹ ہوٹیلز اور ریسٹورینٹس نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم روز فاسٹ فوڈ کھائیں نا تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس میںمل کے اکثر اکثر زیادہ تیل نمک جیسے کہ آپ نے کہا اور چینی ہوتی ہے یہ چیز مطلب کہ چیزیں مطلب کہ بڑھانے کو دھیرے دھیرے کمزور کرتی ہے تو روز فاسٹ فوڈ کھانے سے مطلب کہ موٹاپا دل کی بیماریاں شگ اور شگر اور ہائی بلڈ پریشر خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے نا بھائی جان آپ
ہاں روز فاسٹ فوڈ کھانے سے باڈی کو وہ وٹامنس اور منرلز نہیں ملتے جو گھر کے کھانے سے ملتے ہیں بہت سے منرلس نہیں ملتے ہیں گھر کے کھانے سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تزا سبزیاں ڈالی چاول اور روٹی ہوتی ہیں
ہاں بھائی جان
ویسے تمہیں سب سے زیادہ کون سا فاسٹ فوڈ پسند ہے
میں روز روز مطلب کہ پہلے کھایا کرتا تھا ل دن لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میں بہت ہی بیمار پڑ گیا تو پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے بولا کہ میں ایسے ایسے کرتا ہوں اس نے بالکل مجھے منع کیا مت کھایا کرو کبھی کبھار کھایا کرو ایک مہینے میں ایک بار تو اس نے پھر مجھے پھر اس سے پابند ہی کر دیا تو ایسے ہی مطلب کہ یہ فاسٹ فوڈ جو ہے نا بچوں پر بھی مطلب کہ بہت اثر اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر بچے گھر کے صحت مند کھانے کے بجائے صرف مطلب کہ برگر پیزا اور فرائز کھائے تو ان کی جسمانی اور ذہنی مطلب کہ نسوموں متاثر ہو سکتی ہے تو مطلب کہ ان میں سستی آ سکتی ہے اور پڑھائی پر بھی مطلب کہ برا اثر پڑ سکتا ہے تو فاسٹ فوڈ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہمارے خرچوں کو بھی مطلب کہ بڑھا دیتا ہے روز باہر کا کھانا کھانا سے مہنگائی بڑتی ہے اگر وہی پیسے گھر کے مل کےی صحت مند کھانے پر خرچ کیے جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں ٹھیک وہ بات ٹھیک ہے ایک اور بات آج کل کے بچے گھر کے کھانے سے زیادہ فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں میرے خیال میرے خیال کے میں اس کی وجہ ایڈورٹائزمنٹ اور سوشل میڈیا کا بہت اثر ہے کیونکہ جبکہ بچے زیادہ تر آج کل ک فون ہی چلاتے ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں فاسٹ فوڈ کی وہ منگاتے ہیں ایسے برگر پیزا دیکھتے ہیں تو ان کے ان کا دل تمل سا جاتا ہے اور وہ سب فاسٹ فوڈ گھر میں ہی بلاتے ہیں اور آن لائن جیسے کہ آپ کو پتہ ہی یہ آن لائن کا زمانہ آج
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحیح کہا تو گھر کا کھانا ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو گھر میں صاف صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور کھانے تازہ ہوتا ہے تو دال سبزی روٹی چاول مطلب کہ پھل اور دودھ ہم مطلب کہ ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں اور ملکہ ہمیں تندرست رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاسٹ فوڈ فوڈ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے اگر کبھی کبھی دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ مطلب کہ کھایا جائے تو اس پہ مطلب کہ کوئی ہرجہ نہیں ہے لیکن اس کو روز کی عادت بنانا ٹھیک نہیں ہوتا میرے بھائی تو ہر چیز میں مطلب کہ اعتدال یعنی بیلنس بہت ہی ضروری ہوتا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحت مند کھانے آ عادت صحت مند کھانے کی عادت ڈالے اگر بچے بچپن سے اچھی ایٹنگ ہیبٹس ہو تو انسان زندگی بھر صحت مند رہتا ہے اگر بچ اگر پیرنٹس بچے چھوٹوں کو چھوٹے بچوں کو ہی اچھے اچھے کھانے دیں گے اور مجھ موبائل سے تھوڑا دور رکھیں گے کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ سے وہ دور ہو جائیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچ بچے صحت مند ہو جائیں گے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہ اپنی روزانہ زندگی میں مطلب کہ صحت مند عادت یہ اپنانی چاہیے روز پانی زیادہ پینا چاہے پھل اور سبزیوں کھانی چاہے وقت پر کھانا کھانا چاہے اور روز کچھ نہ کچھ یا وات کرنی چاہے تو اس طرح ہم تندرست اور ل خوش رہ سکتے ہیں نا بھائی جان تو آج کل سوشل میڈیا اور ٹی وی پر فاسٹ فوڈ کی جو بہت ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے بولا بہت ہی اچھی بات بولی تو رنگ ب رنگی تصویریں اور فرسز دیکھ کر مطلبکہ لوگ فورامت متاثر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں صرف ملک ذائقہ کو نہیں اپنی صحت کو بھی مطل اعتمت میں رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان
بالکل اگر گھر میں تھوڑا سا وقت دیکھ کر صحت مند کھانا بنیا جائے تو وہ ہر طرح سے بہتر ہوتا ہے
ہاں بھائی چان
سام
تو اسی کے حساتھ س مطلب کہ اور بھی ایک آج کل ہوتا ہے کہ اگر ہم ب جا کی آدر ڈالنی نا تو ہم بلک مستقبل بھی مستقبل میں بھی بہت سی بیماریوں سے بڑ ہیں لہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا مطلب کہ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ فاسٹ فوڈ کھانا غلط نہیں لیکن حد سے زیادہ کھانا ضروری غلط ہے تو ہمیں اپنی صحت کو پہلے ترجیح دینی چائےے گی گھر کا کھانا اپنانا چاہے اور فاسٹ فوڈ صرف کبھی کبھی کھانا چاہے تو امید ہے ملک کی م جو بھی لوگ ہماری پس پسند کر بجائے کہ پاسبل وہ پانچ ف
ہاں میں بالکل صحیح بالکل صحیح بات کہی آپ نے تو آج کی ہماری گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ فاسٹ فوڈ کبھی کبھی کھانا ٹھیک ہے لیکن روزانہ اس پر ڈپینڈ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ گھر کے صحت مند کھانے کھ کھانے چاہیے
ہاں بھائی جان توتا ہے مطلب کہ کم کم کھائے یہاں کھائے گ نا اسے کیا کیسی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں
کیا کیا کہ آپ نے
میں نے بولا آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم فاسٹ فوڈ کم کم کھایا کرے یااں کھائے ہی نا تو ہماری صحت میں کون سی تبدیلیت مطلب کہ ملنے کو دیکھ سکتے ہیں ہم
یہ تو یہ تو پتہ ہے اگر ہم فاسٹ فوڈ کم کریں کہ بیماریاں پہلی بار تو جو بیماریاں بیماریاں تو دور ہو جائیں گے ہمارے ہم سے اگر ہم دیکھو آج جو فاسٹ فوڈ میں ہوتی ہیں ہ ہائجین کی پرابلم ہوتی ہیں گندگی ڈالی جاتی ہیں اس میں ہماری جو اندرونی اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں اگر ہم دکھیں بھی باہر سے ہم ٹھیک ہیں لیکن اندرونی جو اس سے بیماری ہوتی ہے وہ تو ہمیں پھر بڑے بڑے ہو کر ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کیا ہے جیسے کہ آج کل عام عام ہے بچے کتنے بیمار پڑتے ہیں اب ہم تو ہسپتالوں میں دیکھ پ ہیں
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ آج کل بہت سے لوگ صرف اس لیے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا کیونکہ انہ ہی مطلب کہ پکانا مشکل لگتا ہے تو لیکن اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر گھر کا کھانا تیار کرے تو وہ مطلب کہ زیادہ صحت مند اور کم خرچہ ہوتا ہے تو فاسٹ فوڈ کی وجہ سے پلاسٹک کا پلاسٹک کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لائکہ برگر بکسز پیزا بکسز پلاسٹک بوتلز کپز اور سکون اس خرچے میں مطلب کہل چلے جاتے ہیں تو اس سے ماحول متاثر ہوتا ہے اور پولوشن بھی بڑھتا ہے تو اگر ہم اپنی صحت کو بہتر بنائے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں روزانہ پھل سبزیاں دودھ انڈے دال اور روٹی کو اپنا اپنا غذا کا حصہ بنانا جائے تو یہ چیزیں ہمارے جسم کو مطلب کہ طاقت دیتی ہے اور مطلب بیماریوں سے بھی بچات دی ہے تو اسکولز اور کالجز کا طالبہ کو بھی فاسٹ فوڈ کم کھانا ہی چاہے بائی جان تو جب انسان صحت مند غذا کھاتا ہے تو اس کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور توجہ بڑھتی ہے اور مطلب کہ پڑھائی میں بھی مطلب کہ اچھا اچھھی جا ملتا ہے نا بھائی جان تو مجھے امید ہے کہ جو ہم نے باتیں کی وہ آگے بھی پہنچ جائیں گی تو وہ بھی پھر اس فاسٹ فوڈ کو کم کیا کریں گے اس سے کے ماحول بھی بہتر رہے گا ان کا صحت بھی بہتر رہے گا تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکے گا اللہ حافظ
چلو اللہ حاتفظ اللہ حاتفظو